ہیلو وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام اور خیریت سے ہو
الحمدللہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
جی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے تھے آپ
بس بیٹھے تھی سوچا آپ سے بات
آواز کم آ رہی ہے آپ کی
میں نے بولا ہم تو بس بیٹھے ہی تھے
اچھا دیکھو آج کتنی گرمی پڑ رہی ہے شام کے ٹائم میں بھی
بہت زیادہ بہت زیادہ
اتنی گرمی میں بھی کھانے کی تیاری چل رہی ہے بس شام کی
تو ضروری ہے وہ تو ضروری ہے
ہاں جی دیکھو ضروری تو ہے لیکن اتنی گرمی میں بھی بنانا پڑ تا ہے کھانا ویسے آپ کا ہو گیا کھانا بنا لیا آپ نے
نہیں ابھی نہیں بنایا بس بنانے والی ہوں
اچھا بس میں تو ابھی سے لگ رہی تھی کیونکہ پھر دیکھو اب مغرب کی آذان ہو جائے گی پھر مغرب کی نماز ادا کر کے پھر روٹیاں بن جائیں گی پھر عشا کی آذان ہو جائیں گی پھر عشا کی نماز پڑھو
بالکل پھر تو ٹائم ہی نہیں ملتا
ہاں پھر شام کو رات ہو جائے گی رات میں اپنا تھوڑا سا کچھ کر لو یا عبادت ہی کر لو اپنا کوئی سورت پڑھ لو وغیرہ قرآن پڑھ لو یا
ہ بالکل ماشاء اللہ
ہاں جی ہاں جی اور آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں
مجھے کھانے میں زیادہ میں گوشت پسند کرتی ہوں
مطلب گوشت میں کیا پسند کرتے ہ جیسے گوشت ایک تو گوشت ایسے ہی بنا لیتے پلین مطلب جیسے قورما وغیرہ ہو گیا
ہوں
اور ایک پھر بہت سے ڈال دیتے ہیں نا کہ وہ کبھی گوشت میں آلو ڈال دیے کبھی گوشت میں اروی ڈال دی یا پھر سلجم ڈال دیے
آپ نے وازوان کے بارے میں سنا ہے
واازوان ہاں میں نے سنا ہے
تو واازوان ہی مجھے کافی زیادہ پسند ہے واازوان کشمیر کہ ایک ڈیش ہے ایک
ہاں ٹریڈیشنل ڈیش ہے میں نے سنا ہے اس کے بارے میں انشاء اللہ کبھی آئیں گے تو ضرور کھائیں گے
ا ضرور ضرور کیوں نہیں
میں نے سنا ہے شادیوں میں وہ فیمس ہوتی ہے جیسے پھر اگر کوئی ہاں مہمان وغیرہ بھی آئے تو پھر وہ مہمانوں کے لیے بھی سرو کی جاتی ہے تو وہ بہت فیمس ہے آپ کے یہاں
بہت زیادہ بہت زیادہ جب یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان بھی آئے یا ٹورسٹ وغیرہ آتا ہے ہمیں باہر سے تو ہم انہیں پہلے سب سے پہلے اسی چیز کا ذائقہ دیتے ہیں
تو پھر وہ کیسے بنتا ہے
اصل میں اس کو گھر کی عورتیں نہیں بناتی ہے کے لیے ایک بلکل بلکل ایک تو اس کو مرد بناتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک پروفیشنل انسان ہونا چاہیے اس کے لیے جس نے یہ جس کا اس چیز کا تجربہ ہو جسے آتا ہو جس کے ہاتھ میں ذائقہ ہو اور یہ ایک بہت بڑا ایک کہیہ بہت بڑی پروسس ہے
اچھا بہت بڑی پروسیس ہوتی ہے مطلب وہ گوشت کے کوفتے وغیرہ سے ہوتے ہیں نا
ہاں آپ ا رشتہ آپ نے دیکھا ہے کبھی رشتہ
رشتہ
نہ آپ نے نہیں جیسے آپ کوفتے بناتے ہو نا چھوٹی چھوٹی بلس ہمارے یہاں گوشت کا سیم ویسے ہی ایک بال جیسے بنتی جسے ہم رشہ بولتے ہیں
تے بنتے ہیں ہمارے یہاں کوفتے بولتے ہیں ان کو اور آپ کے یہاں میں نے دیکھا ہیں جیسے فون لائن دیکے ہیں اس پہ یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیو دیکے تو وہ اتنے موٹے موٹے بنتے ہیں آپ کے یہاں
ہاں بالکل ایک ایک تو رشتہ ہوتا ہے وہ تو پھر بھی تھوڑا سا چھوٹا سا سائز میں ہوتا ہے لیکن جو گشتابا ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے
ماشاء اللہ مطلب رہتا تو وہ گوشت کہئی ہے نا بنا ہوا وہ اپنے ہاتھ سے باریک باریک کوٹنا پڑتا ہے
ہاں بہت زیادہ اسی لیے تو وہ بہت زیادہ کٹھن پروسیس مانی جا
اس میں زیادہ لذت آتی ہوگی ہے نا
ہاں بہت زیادہ وہ سارا کچھ مطلب آپ یہ سمجھے کہ سارا اپنے ہاتھوں سے انسان کرتا ہے اس میں کوئی مشینری کا کام ہم نہیں ہے
ہاں وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا اپنے ہاتھ سے کوٹتے ہیں بالکل اس کو باریک کر لیتے بالکل باریک ویسے ہمارے یہاں تو مشین سے نکلتے ہیں اگر ہمیں کوفتے بنانے ہیں تو ہمیں گوشت تو نا مشین میں نکلوانا پڑے گا پھر اس کے کوفتے بنانے پڑیں مطلب کوفتوں میں ہمارے یہاں تو شاید آپ کے یہاں زیادہ سامان ڈال تا ہوگا ہمارے یہاں تو جیسے گرم مسالہ ہو گیا جائفل جاویتری ہو گئی اور تھوڑا پیاز اور لہسن کو تھوڑا کھڑا کھڑا کر کے کوٹ لیتے ہیں پھر وہ اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا وہ ڈالتے ہیں بیسن بیسن کو روسٹ کر کے وہ ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا وہ ڈالتے ہیں خشخش ہوتی ہے نا
ہوں ہوں
خشخش ڈالتے ہیں اس میں پیس کے اور وہ ڈالتے جائفل جبتری جو چھالیے کی طرح ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں اس میں اور بس نمک مرچ ڈال لیتے ہیں اور کسی کو انڈا پسند ہو تو انڈا ڈال لو انڈا ڈالے تھے پھر وہے اب مکچر کو مکس کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنا لیے مطلب زیادہ چھوٹے بھی نہیں میڈیم جتنا بندے کو پسند آ جائے کہ ہاں ایک بندہ دو میں یا تین میں اس کی خوراک پوری ہو جائے ایک وقت کی تو بس پھر اس کی گریوی بنا دیتے ہیں
ہمم ہم بناتے کوفتے دال دال کی وغیرہ بھی دال ہوتی ہے نا بہت ساری قسمیں دالوں کی اس کے بھی ہم کوفتے بناتے ہیں
ہاں دالوں کے بھی بنتے ہیں مطلب دال اس میں ڈالتے ہو آپ کیمے میں
ہاں یا تو کیمے میں یا الگ سے بھی بناتے ہیں کبھی
بہت ایسا کرتے ہیں نا بہت سے کی وہ ہوتی ہے نا چنے کی دال تو وہ چنے کی دال ابال کے گرم مسالوں کے ساتھ اس میں ڈال لی کیمے میں پھر اس کے کو بہت سے ایسے بھی بنا لیتے ہیں کوف ویسے تو ہم جب ہمیں کچوری بنانی ہو نا کیمے کی تو تب اس میں ڈالتے ہم دال میں دال گرم مس الے کے ساتھ ابال کے اور پھر اس کو پیس لیتے ہیں مکسی میں اور پھر اس کو قیمے کے ساتھ ملا لیتے ہیں کوفتے کے اور پھر کچوری بنا لیتے ہیں
اچھا ٹھیک
ذائقے تو بہت ہے لینے کے لیے کیسے بھی لے لو بس گوشت چاہیے انسان کو
کون اور کیا تو آپ بھی ہماری طرح گوشت وغیرہ کھاتے ہیں اچھے سے
ہاں بالکل ماشاء اللہ سے سب ک نو مسلمان کے جو گوش اتنا گائے بہت سے ہوتے ہیں نہیں کھاتے کہتے نہیں ہم نہیں کھاتے ہم تو نان ویجیٹیرین ہے
نہیں نہیں اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت دی ہے ہمیں
ہاں ہم تو کھاتے ہیں ہم تو ماساہاری ہے ہم تو صاف کہتے ہیں دیکو یہ تو اللہ تعالی کا شک کر ہے کہ ہم کھاتے ہیں ہمیں ذائکے کا پتا ہے اچھے کا میں نے دیکھ سبزی ایک دن کھا سکتا ہے انسان دوسرے دن تو گوشت ہی چاہیے
بالکل بالکل
اللہ تعالی نے اتنی بڑی قمت ہاں بالکل بالکل نہیں اللہ تعالی نے اتنی نعمت دی ہے تو پھر اس کو کیوں ٹھکرائے ہم الله تعالی کا حکم ہے تبھی تو کھا رہے ہیں
بالکل بیشک بیشک صحیح بات
پہاڑوں پہ تھے تو اس ٹائم پہ تو وہاں پہ پہاڑ ہی پہاڑ جنگل ہی جنگل مطلب وہ نہیں تھے کچھ بھی ہریالی نہیں تھی جنگل وغیرہ تھے نہیں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے تو وہاں پہ جب ہری سبزی نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ کیا کرتے انہوں نے دمبا کاٹ کے کھایا تھا پھر وہ جائز ہو گیا پھر اسی طرح گوشت چلتا طرح کے آپ گوشت کھائے گی ساری قوم
ہوں
ورنہ اگر وہاں پہ پیڑ پودے ہوتے پھل سبزیاں لگتی تو پھر شاید کیا پتا یہ سب نہ ہوتا اور پھر جب اوس تو حضرت اسماعیل ذبہ کرنے لے جا رہے تھے ان کو حضرت اسماعیل ل کو تو پھر وہی بات ہو گئی نا اگر چھری چل جاتی تو ان تھانوں کی لیکن چھری کیسے چلتی ہے حسین اللہ تعالی کا حکم تھا
صحیح بات بالکل
تو ایک بھی بال جیبا نہیں کر سکتی
بےشک بےشک بےشک
یا پھر وہ دمبے کی قربانی ہوئی انسان کی نہ ہو کے دمبے کی قربانی اب پھر سب پہ واجب ہو گئی کہ جس کو قربانی دمبے کی کرنی ہے ویسے تو سواب زیادہ تر دمبے کی کہتے ہیں سب لیکن کیونکہ اس پہ جو اتنے بال ہوتے ہیں اتنے گنااہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے جتنے اس پہ بال ہوتے ہیں
بالکل
اب وہ اس کے سامنے والے کی اوپر ہے جیسے جیسے اس کا حساب بنے وہ ویسے ویسے قربانی کر دو
بالکل بالکل جس پر جو وہ جائز ہے جس پر جو واجب ہے اس کو طریقے سے قربانی دینی چاہیے
بے شک جسے جیسے جیسے اللہ تعالی نے دیا ہے بس اسی اسی طرح اپنا فرض ادا کر دو قربانی کر دو اپنا
صحیح بات بالکل بالکل
اب دیکھو اللہ تعالی نے جو بتایا ہے وہ تو کرنا پڑے گا نا دین کی فرض ہے فرض تو ادا کرنی ہے
صحیح بات بالکل
سننتے پھر بھی چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کے چلو یہ تو سننت ہے لیکن فرض تو ہر حال میں ادا کرنے آئے ہیں پھر وہ نماز ہے قرآن ہے قربانیاں ہیں کسی کا حق نہ مارو کسی کا کسی کو ناجائز نہ ستاؤ
صحیح بات چاریٹی دو وغیرہ
بے شک بالکل آپ نا صدقہ کرو خیرات کرو جس طرح مطلب اللہ تعالی نے جیسے تمہیں دیا ہے ویسے تم اللہ تعالی کا شکر ادا کرو ہاں جی ادا کرو بال کل بالکل دیکھو دی نے والی بھی ذات اس کی ہے اور لینے والی بھی ذات اس کی ہے
بیشک
تو پھر اللہ تعالی کا شکر کرو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں دینے والوں میں بنایا ہے اللہ تعالی نے
لینے والوں میں نہیں بالکل بالکل ماشاء اللہ کافی درست بات کی آپ نے
جی بے شک تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں ہمیں ایسے پیدا کیا اس گھر میں پیدا کیا اتنی فراختی میں پیدا کیا
بالکل
چلے انشاء اللہ پھر بات کریں گے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے
انشاء اللہ انشاء اللہ آپ اپنا خیال رکھیے ہوتی ہے بات اللہ حافظ